ہلو
ہاں السلام علیکم
وعلیکم السلام
اور کیسے ہو چ ہاں سب کھی رہیے میںین کیا ہے نا اس کے لیے مل کے بنا رہی تھی ن بھیا کے لیے تو فون مطلب بند کر دیا بند کر گ اس کو ملک کو ل جانے لگی تبھی یاد ہےئے ایک دم سے میں کہوں کول کے کرنے والے واپس
کیک یہ بھی آپ کو پتا ہے جسے پنچات ت دیکھی نا تو پھر کٹی کرتی اس میں بھی نیٹ وک
آپ کا بیبی تو اسکول جاتا ہوگا ابھی تو
نہیں ابھی تو کہاں ہے جولائی سے جائے گا اپنی توم
پھر یار میں نہیںٹاوا مے کہ کبھی بچے جا رہے ہیں ابھی تو اسک
مطلب ابھی تو بیس جون سے ابھی تو ٹیچر ہی نہیں جانے لگی بچ ج گاں سے جائیں گے
میں اٹاوات گئی تھی نا کہاں سے آئی تھی نا جو مجھے تین چار بچے ملے تھے بھائی کہاں سے آ رہے نہیں دیدی ہم کوچنگ سے آ رہے میں سوچا اسکول ہی ہ
جسی آ اسکول نکل رہے ابھی
ہاں کوچن یار ساتیر
ہوں کچ نہیں جا رہی ہ
بچوں کو
ارے ابھی تو جائے مطلب ہے نا کیا بتاؤں میں آپ گھر وسی کنڈیشن کھڑی ہو رہی نا پوچھو ارجینٹ ٹائم پہ جسے کرتے ہیں اسکول میں پڑھایا م پھر ہ
جیسے سامنے والا کوئی جاب کرنے والا ہو تو پھر اپنے لیے سے بولتے ہیں نا
ہاں میں تو بول رہی تھی میرے سور سے یا تو مانگ روول پلاٹ لے لو یا اٹاو لے لو ہم تو وہیں رہ جائیں گے پڑا لیں گے کھا لیں گے
کیا کرے آ سی ہے ہمارے کیا نام سےحی مطلب ابھی جیسے ہے نا ہمارے یہ آئے نا تب سےیسے بولنے لگی کہ کیا نام ہم سے میں تو پارٹی دے دو کہ ہے نا ان کی جمین کو دے دو اور ہمارے میں دے ہماراری تو پارٹی کر دو بیچ میں نا گول کچن بنا لے آئی تھی چھٹیوں میں ہی تب سے ہمارے جس سامنے روم میں ناطلب گیس ویس کی پٹی لگا لے الکھانا بناتے تو الکھھانا بناتے تو بیچ دیوار اور رہ نا انک چلو جی جک جو کیا نام سے ایسے کرتے پ خرچ کیوں یہ آئے جو یہ بولنے لگی ہمارےنے شور تو آپ کو پت ہے دونوں کے شور ایک جیسے
ہاں وہ تو ایک جس یار
ایک جیسے جو کیا نام آپ خود تو کچھ کرتے نہیں ہے اور پھر کیا نام جیسے خرچے کی بات آئے تو مطلب انہوں نے بھی یاد کڑی کر دی انہوں بولا ابو جان نے ہمارے ابو جان کی چلاؤ خود کا کچا ک کے ہم نے پڑھا لکھا دیا شادی کر دی بچوں کو آپ جاؤ آپ کو کام جانے جو میرے سے بول رہے تھے تو پڑھائی اسکول میں م نے کہ آپ کو شرم نہیں آتی ایک لیڈی سے م تو پورا کام بھی کروا لو اسکول بھی پڑھا لو آپ کیا کریے بیٹا کچھ کرو مہنگا آپ ہاں خود تو کچھ کرتے نہیں تو پھر جسے خرچے کی بات ہے اپنے اپر پا ہے کیت تو پڑھا ہے اسکول ہوں گ سر ہم نہیں آتی ہے آپ کو آپ آپ کرو گی کام پہ میں تو چل جؤںی پڑھا نہیں مانگ لو
کا نا ابناال
تو میں بول رہ نا آپ کے پہلے ہمارے یہاں یہ اٹ گ ساسو مانے پہ میں آپ کو پتاہ ہے جس آپ پند سھ د پ لگ رہے ہیں نا تو تب تو کچھ آ ہو وسو آا نیوسو نیو اپنے نا جیسے پھرری وہوگ کیس ہیں کسسی چل گ پڑھے اور اس سات س کے سھ رہتے نا ابی جان ابو جان دن کے تو پورا کام چاہیے پرفیکٹ آپ کو پت ہے کھا بنا کے جاؤ ہمارے لیے بات ہم جانا ان کے ساتھ زیادہ لفڑا ہے
نم گلا اپڑے تو کپڑے ہیں یہ تو یہ سوتے ہیں یہ ہویا ہییر ہمارے لیے کھانا بنائے دو وقت کا اور مطلب چوبیس گنٹ ہماری سی م میںل
بس وسے تو اور ہمارے تو وہ سیوا بھی کرتے پرے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہے نا جواب بھی کرے اچ
مرے ابو جانے ن بہت ہی خراب ہے آپ کو کیا پتا
اورے وہ سی بات ابھی آتی وہ بھیا نہیں مطلب بھائی جاننے ہماراری شور کو اسٹوری سنائی تھی نا جو تھوا تھوڑ پتا ہے مجھےیادہ تو سخت سخت ہے سخت ابو جان آپ کے ابو جان سکتے مین کا
ہاں وہ تو اب جانے نا کسی کو آواز نہیں لگا تھا مجھے لگا تھ ادھر سنیتا میرے لیے کھانا رکھ ہ امی جان سے تو پوچھتے ہی نہیں ہے وہ تو یہ بولتی وہی ہے آپ کی بیٹ
کون وہ بولتے جان ا جانتے ب وہی آتی ہوئے تھیاں
ہوں وہ ر کھے گی کھانا میں کیوں رکھوں
کیا بات ہے نہیں یہ جو یہ بات تو اچھی ہے آپ ابو جان کے لار لو یہ تو اچھا لگا ہمیں سن کے اللہ کے شکری آپ کے اللہ کی مہربانی ج
وہ تو ہے لیکن کہنو کام کرا د نا اتنے اسی میں راضی ہے ابو جان اگر ان سے دو پیس سے بھی با بو نا کبھی کبار مجھے یہ یہ لانا ہے وہ لا کھ نہیں ہے ابھی ختم ہو گئے
نہیں ہمارے ہمارے شور تو آپ ب جان کی تعریف کر رہی کہ ان کے ابو جان ہے نا جو کیا نام ہے بھ ا مطلب بھائی جان کچھ بولتے نہیں جیسے ایسے بول د نا میں باہر کہیں جا رہا ہوں تو ایسے بول کہ ٹنکی میں پیٹرول نہیں ہوگ لیے پیسے دو تو تعریف کر دیتی ہے آپ ان کے ابو جان تو اپنے ابو جان سے بہت اچھے ہیں
اچھا
ج
مجھے تو آج پت چلا یار آج ہی پتا چلا اس بارے میں پھر پانچ سات
سب کے س
ہاں پ میں کھا ت جب یہ پیسے دے رہے تھے میں کھا ت
وہ تو ہے نا سس تو ہے کہ جس گھر میں آپ رہتی ہو نا اس کی ہسٹری آپ کو پت ہے جامع کیوں نا اس کیسری مجھے پتا ہے وہ والی بات ہے
آاں نہیں جوٹ کیوں بولتے ہو گڑکیڈا سمڈا سوؤ گی
جھ مجھے جہاں تک لگتا ہے میں اس لیے بولتی ہوں گ جیے آپ بول رہی ہوں نا ہمارے بھی سیم وہی ہے سارا کام کرتے ہیں دونوں یہ بھی دیکھ گھر پہ رہتی ہے تو کرتے ہی تو ہے نا کچھ ک سے ہی بولتیوں تو نخرے کرنے لگ جاتے تو یہ آپ کا ادہر دیتے کہ اب نا ب جس بھائی یہ ہے نا کہ تو کیا نام سے ان کے جو ہے نا ان کے ان کے پاپا ہے نا مطلب بنا کہیں دے دیتے کہیں جا رہا ہو تو اسے بولتے کہ آپ کے پاس پیسے ہی نہیں ہے جو لے جاؤ ات اچے ہیں ان کے پاپ تو آپ بھی تو بنو ویسے مطلب آپ کا ادرن دیک کے سوچتے ب اچھی بن جائے بیسی جائے اس لیے آپ کا ادرن دورتی اس لیے پتا ہے مجھے ایسے پتا ہی نہیں یہ بولتےے ب جا بہت اچھی ل ہ
ابھی تک تو پیسے دیے نہیں ہوں
ہ ہ
میرے سان سبھی نیند ہے اور یہ بد کس سے نہیں ہے ہاں آ گو آد پجھ اس کے لیے پیسے بھی دے رہے ہیں
نہیں اس ٹائم پہ وہاں ملے تھے منڈلی کے بیرو جی کے ملے تھے نا
ہ آ
تو اس ٹائم پہ سنا رہی تھے کہ بابو جی کو کہ مطلب بھائی ایسا دن سےے بول رہ تھے میں نے تو اس کو پانچ سو روپے دے دی کہ خرچی کییں جو کیا نام ہے بول رہ تھی ان کے کتنے اچھے اس کے پاپا اس کو فل پیسے دیتے رہےتےے جی ب بھی جان کے پس کرنی بھی ہے اور میرے تو کیا کروں میرے پاپا یہ مجھے کچھ نہیں دیتے اب ب جان میں تیرے کو کہہ دوں ویسے بول رہی ت میں سے
ہاں
وہ تو کبھی کبھی ہے نا ان کا دماغ صحیح ہو جاتا ہے نا
ہ
ا تو پوری شاپنگ ہو جاتی ہے اور کبھی اتنا وہ جاتا ہے لیکن کچھ بھی مانگو نہیں ہے کام کرپ نا اچھا کوئی بات نہیں ہے بھائی کام تو کرنا ہی ہے زندگی بھر
سی ہوگ مہ ہماری بھی تو مان کے چلی ہے تب سے برا حال ہو رہا ہے پتی اپنے لیےس جی کیا
وہ کیسے بھی اور یار پیسوں سے مطلب نہیں ہے پھر کیا بول رہے
ہ
ہلو
اگر ہمارےل رپٹ دیتے ہیں نا لوگ ہیلو آپ د کہ نا وہ گاڑی جی ب بولی میں جن کی ب اتنی ہوگی وال لو میں آ رہی ہ نا آگے آج
کٹی ہے پ تھوڑی پت ہاں آگھے
کیا نام س میں ان کا جس کی جو بریتی اس کو جس جو ہوگی تو اس کو زیادہ لوگ ریسپیکٹ دیتے ہیں نا آج کل اس ٹائم
ہوں
نوکری والو بہت سے ہیں ابھی ہماری بتا دو ہماراری گھر میں جکاؤ ان کی جو بھی تو تو ابو جان امی جان کر جکاؤ بھی ان کی طرف ہی ہے۔ ہوں
وہئی ایسے ہی نہیں یار ان کو پتا ہے کہ ابھی کمانے لگ گئے تھوڑا بہت ہمارے لیے بھی دے گا
ہاں اور دے گا کیا جب کہ ان کی کنڈیشن ایسی ہے کہ جس پہ جس پہ وشواس تھا نا ان کو میں میرا پنکو جس کی جوب لگی میرے کو کچھ دے گئے روٹی رکھیے گئے کل پت ہے ہلک بارتیین کی طرف کپڑے س مے د پوشن کر ہی دیے بھائی ایک بڈے کا ایک چھوٹے کا تو کپڑے سکھائے تھے تو ان کی طرف پانی زیادہ آ گیا ہوا جس میں مطلب اس کے ہمارے بے بھائی جانی چار بات سنا دوں کوک ادھر یہ نہ چپانی نہ تو ادھر نہ ہوگی نہ کپڑے سکھو گی دوسرے پورشن میں جاؤ کپڑے سکھو اور ان کے من میں سے ہے مطلب ماں جیسے ملتے نا تو لیٹ بات انہوں نے بنوائے یہ مطلب ریٹ سب انہوں نے صرف لا کے ڈالی تو ان کو کہ تو یہاں نہیں تھا میں نے بنویا م میں نے ویسے لگایا آسونی میں ایسی بات بول دی ہ کئی جانکاری نکل گ بیگنے کی جن پہ وشواس سن کو ٹرسٹا بھ یہ میرے روٹی دے گا یہ میرا پیارا لاڈلا بیٹا ہے رس اس نے کل لات مار دی ان کی
نہیں ان کو سبق بھی بھی ملتا ہے
ہاں تبھی ملتا ہے صحیح
ہمارے یہ بجان اور میدان ہے نا کس کسی بھی مطلب تین بھائی ہیں توں بھائیوں پہ وشواس نہیں ہے ان کا
اننا د رپے کسطے
ابمی بھیتی یہاں پہ
اب بیٹے تو سسرال گ یہ یہ
وہ تو گئی ابھی بھی ان کے لیے کرتے ہیں مم نہیں بولاتا یہ سال الگ الگ کر د
وہی تو بڑے کر دیتے کیا آپ سب اپنےساب سے مست رہتے ہماریے جو سب کہ
اور کون بنائے یار بڑے کتنی روٹیاں بنتی ہیں اب میرے سے کامی
نہیں صحیح ہے باپ کی تو ویسے بول رہی ہو نا طبیعت خراب ہو ہاں جتنے آپ میں برا متم ہے نا اتنے کا کام کرتی ہوں نا پھر بھی لووں کی گڑ نہیں رہتا پھر برا لگتا ہے د بیٹا
ار بولتے پتا نہیں ہے کیسے دبلی پتلی ہو رہی ہے د بلی آپ کی روٹیاں میرے دو کر کروں آپ کی ک کرر
وہی تو نہیں تو کیا یہ تو ہو گئے بھابی جی مکمل بھابی جان اپنے
ا ٹھیک
ٹھیک خدا حافظ